ل وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال
سب خہریت ہے آپ سنائیے آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب خہرییت
بس بڑھیا دا آر دائی خیر
جی
کہاں سے ہو بھائی تو
ٹھیک ہے بھائی ج نا آپ سنائیے ح کہ آج کل کیسی گرمی چل رہی ہے
بس گرمی تو بہت چل رہی ہے آپ سناؤ گرمی کہ بیسی کیسی کری چ رہی ہے
ارو بھائی جان گرمی بھی تو ہم ہی تم لوگ کر رہے ہیں آج کل پالوشن دیکھو کتنا با ہار کے اندر جا گے تو کتنا انسان
انان پشن پھیاتا ہے ہاں بھائی پولوشن تو بہت سارے انسان کان پھیلا رہے ہیں
آج دن دیکتے ہیں ہم بازاروں کے اندر فیکٹریاں کمپنیاں کتنی بن رہی ہیں جو کہ دھواں کا پردوشن آکاش کے اندر پھیلاتی ہوں اور آکاش میں جو وجن پڑتا ہے اس کے دوارا اجن پر پتلی ہوتی ج رہی ہے اس میں چدر بھی ہوتی جا ہے بائی چانس تو وہ کیا بولتے ہیں نا وہ فراب ایک نک کرنے سیدھی دھرتی پرگڑتی ہیں جیسے کیا کہ آج کل ٹیمپریچر بھی بہت چالیس پلس رہتا ہے اور جس سے جل واو پریوررتن بھی ملنے دیکنے کو مل رہا ہے
یو تووب بہت بڑا ایک
جی
ملیں جو ہماری گلوبل وارمنگ کو خراب کرتے
بالکل بالکل آپ صحی پرمار رہے بھائی جان جو گلوبل وارمنگ ہے وہ سب سے جا ہاتھ ہے تو وہ پردوشن کائی
ہاں بھائی اور اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ الیکٹرک یوز کرے نہ کہ یہ پولوشن والی گاڑیاںپ
جی جی جی جی آپ نے بالکل بالکل صحیح فرمایا بھائی جان جی جی ہاں الیکٹرک یوز کرے یا پھر اس کو یوز نا اس کی سائیکل وغیرہ یوز کرے یا خود پیدل یوز کرے جس سے کیا آئے کہ شریر بھی اسٹرانگ بنے گا ہیلدی بھی بنے رہیں گ اور ویایام بھی ہو تھوڑا رہے گا وہ کسی گھر میں یہ دیکھیے جی بھائی جی بھائی جان دیکھیے کسی گھر میں پانچ انسان ہے تو پانچوں پر الگ الگ گاڑی ہے اور ٹائم سے سروس کراتے نہیں تو پردوشن تو کریں گی
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے ہم بھائی جان اور اتنی گاڑی ہو گئی ہیں کہ ٹریفک میں جب پھنستے ہیں ایک ایک اپنا ٹائم بھی برباد ہوتا ہے جہ منزل تک پہنچنا ہوتا ہے
جی جی
ٹھیک اور پولوشن ہوتا ہے زیاد سے زیاد اگر ایک اگر ایک آدمی ایک گاڑی یوز نہ کرے تو بہت فائدہ ہے تھیک یو فیکٹریوں سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے ہمارے ماحول مطلب آلو ہوتا ہے
جی جی جی آپ صحی پرما رہے ہیں بھائی جان دیکھیے جی پردوشن ہے نا تو یہ پردوشن کی جیسے فیکٹریاں کمپنیاں یہ واو پردوشن ان نہیں بلکہ یہ مردا پردوشن بھی کرتی ہیں کیکہ اس کا جو کچرا پھکتا ہے نا تو جس کھیت میں وہاں پکے گا وہ اپجاؤ نہیں رہے گا انپچاؤ ہو جاتا ہے تو وہاں پر تو بییس بھی فصل نک
پال پالتھین وغیرہ جس کو اگر پشو پ چکھا جائے تو
پشو کا آیا ہیں تو وہ مر بھی سکتے ہیں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ان کو اگر اس کا جو کچرا کا نالا ہے نالے میں جو پانی جاتا ہے نا فیکٹریوں سے تو اس کو کو تو ی سمجھیے کہ جس ندی میں ملے گا تو ندی سب پوری دشت ہو جائے گی
ہاں بھائی سوچے اتنے بھی پیڑ ہیں وہ پیڑ بھی نہیں لگیں گے وہ دشت ہو جائیں گے اباغھر اب اگر ہمیں ماحول کو صاف رکھنا ہے ستھرا رکھنا ہے تو ہمیں پہلے یہ کرنا ہے کہ خود گھر میں صفائی رکھنیے اپنی جو کارخانہ ہے مطلب فیکٹریز ویکٹریز ان پہ تھوڑا کم جانا ہے اور کم اس کو یوز کرنا ہے اور گاڑیوں واڑیوں گاڑیاں کم چلانی ہیں
دیکھیے نہا جی یہ پردوشن ہے تو اس کا تو گھٹک بھی ہم لوگ اگر ہم چاہیں سب سے زیادہ وچاروپن کریں رکھیں اور جو پلاسٹک ہے اس کی جگہ ہم جو تھیلا ہے وہ کپڑے کا یوز کرے یا اس کی جگہ پنیوں کے ج کاغذ کی پنی کریں تو یہ چیزیں کم کی جا سکتی ہیں اور جو پرکرتی ہے اس کو پردوشن سے دور بھی رکھ سکتی ہیں بٹ آج کل انسان چند پیسوں کے لالچ میں آ کے پیڑ بہت ہی کٹوا دیتا ہے یہ نہیں انسان سوچتا ہے کہ اس میں پل بھی لگ
پل بھی لگتی ہے لکڑی بھی ہوتی ہے اور نم کو چھایا بھی دیتا ہے اور سب کو یہی کرنا چاہیے بھائی جان کے اپنے آس پاس سب زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے بغیچہ لگانا چاہے پارک لگانا چاہیے
ہے نا بھان
ہاں بھائی ایے آج کل لوگ پیڑ ڈیفارسٹیریشن زیادہ کرتے ہیں پیڑ کاٹتے ہیں مطلب ہمیں یہ کہنا ہے کہ ڈیفورسٹیشن کے بدلے ہمیں پیڑ لگانے ہیں بہت سارے پیڑ لگانے ہیں وہ ہماری اس گلوبل وارمنگ کو بھی اچھا روکیں گے اور ہمارا ماحول ڈگریڈ نہیں ہوگا آلود نہیں ہوگا تو پیڑ پودے ہمارے لیے بہتر ہو گئے
جی جی بھائی جان آپ بالکل صح فرماے ہیں دیکھی یہ پیڑ پودوں کو ہم نہیں بچائیں گے تو آگے چل کے جو نیوز رسن وہ خطرے میں ہو جائے گی اور ہم کو یہ خود ایک قدم اٹھا ا پڑے گا ہم کو تم کو ساماجک کہ ہم تم خود ہی ہم خود ہی ایک پڑک ایک پودا کاٹتے ہیں تو اس کے یہ دس پودے لگانا چاہیے اس سے کیا ہے کہ اور پھر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا اس کی سرکچا بھی کرنی چاہیے کوئی پشو نہ کھا جائے
اس کے تاروں سے بونڈری کرنی چاہیے اور
اور سب سے زیادہ ہو سکے جتنا پیڑ لگائیں اور جیسے پیپل وغیرہ پیڑ بہت لگائیں کیونکہ یہ آکسین بہت دیتا ہے اور سب سے زیادہ انسان کے جیون کا جو یہ مول بت تو ہے تو وہ آکسیجن ہی ہے نا بھ جن اگر وہئی شھ نہیں رہے گی تو
ہووا کی آلودگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دعاں زہریلے گیسے اور درد ہوا میں مل جاتی ہیں اسی کی بنیادی اسباب مطلب اس خارقوں کی دھیان کھولی اور پٹرول جلنا جنگل کا کاٹنا اور یہی سب کرتے یوز مس یوز کرتے ہیں ہم جنگلوں کو اسی وجہ سے ہمارا جو ماحول ایئر پولوشن ہوتا ہے وہ ڈگریڈ
جی بول رہی ہیں آپ کے جنگلوں کو جنگلوں کی کٹائی نہیں کرنی چاہیے جنگلوں کو تو بڑاوا دینا چاہیے بلکہ آج کل بہت کم ہو رہا ہے ایسا سرکار کو ایک پہل کرنی چاہیے ہر گھر پودا ہر ہر
ہر ہر پودا اس جسے پہلے ہونی چاہیے جس سے کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہو تم دس دس کلو میٹر تک کوئی پودا نہیں دکھتا ہے تھوڑی شیریں ہوتی ہے انسان
کمر اوپر بنانے کی سوچتا ہے بلکہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پارکنگ کم سے کم ایک پیڑ تو ہوئے جو انسان اتنی آکسیجن لے رہا
یہاں سے کہ پانی بھی اب آلود ہونے لگا ہیں پانی کی آلود کی بھی بڑی جب دریا جہل ندیوں اور سمندر میں گندا پانی کیمیکل اور پلاسٹک پھینک جاتا ہے تو پانی آلودی ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں پانی پینے کے قابل نہیں رہتا مشکلیں اور دوسری سمندری مخلوق مر جاتے ہیں مچیاں مارتی ہیں بہت سارے جو مخلوق ہوتے ہیں واٹر میں پانی میں وہ مر جاتے ہیں انسانوں میں پیٹ اور زہر کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں اس پانی کی وجہ
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل صحی فرمایا بھائی جان سنیے جی بھائی جان دیکھیے نا آپ بول رہے ہیں پانی پانی دوشت ہونے سے تو بہت ساری بیماری ہے دیکھیے ایک تو اس کے اندر جو مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں دشت پانی سے اور جو پانی کے آس پاس جو ہری ہری گاسیں ہوتی ہے کچھ پیڑ پودے کو آتے ہیں پانی سے بونی ا کیونکہ یہ دوشت ہو جاتا پانی کیمیکل کت پانی سے کوئی کوئی پروفٹ تھوڑی ہوگا اور جس کو ہم سینچائی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ بھی پانی سینچائی میں یوز نہیں کر سکتے پھر اس کو نہ ہم پشوؤ کے پلانے کے لیے کام کر سکتے ہو وہاں پر بھی یوج نہیں آتا یہ سم
یہ سمجھو ایک طرح کی یہ تو کووڈ نائنٹین کی طرح پھیلی ہوئی بیماری ہے ہاں تو پھر کسی کام کا نہیں ہے نا بھائی جان تو ہم کو
سب سے زیادہ فیکٹر
فٹریوں کمپنی لگانا چاہیے ہاں میں اسی طرح اور ہی کال ہیں زمین کی آلودگی پلاسٹک کیمیکل کچرا اور دوسری گندی چیزیں زم ین پر پھینک سے زمین آلود ہوتا ہے اس کے بھی بہت سارے نقخ نقصان ہے جس سے کہ کھیتی کی پیداوار کم ہو جاتی ہیں جبکہ اور ایک اس پالیتھین اور اس لفافے پبا کا اور یہ نقصان ہے کہ یہ گلتا نہیں یہ مطلب ختم نہیں ہوتا یہ بڑی مدتوں تک رہتا ہے
جی بھائی جان دیکھیے ہم کو سب سے زیادہ سنیے ہم کو سب سے زیادہ ایک تو کھیتی کے اندر دیسیھاد یوز کرنا چاہیے نہ کہ ارورکتا نہ کہ ڈائی وغیرہ یوریا وغیرہ ہاں تو دیسی دیسی کاد یوز کرنا چاہیے اور ہم کو سبسی جتنا ہو سکے اتنا دیسی دیسی چیز کرنا چاہیے نہ کہ ج آج کل نیو نیو برانڈ آ رہی ہیں ان کا یوز نہ کریں کیونکہ ان میں آج کل دیکھے بہت کیمیکل یکت آ رہی ہے آپ نے ڈائی کا کٹا دیکھا ہوگا تو وہ ترنت اثر دیتا ہے بٹ دیتا تو پر اس کی نیگیٹیوٹی بہت بہت ہوتی ہے بٹ یہ نہیں ہے کہ جو دیش کا اثر تو دے گا وہ دھیرے دھیرے دے گا ہر فصل میں دے گا بٹ جو ڈائی کا کٹھا تو ایک ہی ایک ہی وہ ہے نا فصل اس میں جو ترنت ہی دے گا ا سر بعد میں تو اس مٹی کو بھی خراب کر دے گا دوشت کر دے گا انپجا ہو جائے گی بنجر ہو جائے گی تو یہ اروورتاب ودی تو بڑاتی ہے بٹ یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اور جس ان کو ہم کھائیں گے نا وہ یہ سمجھو ایک طرح سے دوسری طرح نہ سمجھو کیکہ اس میں ملاوٹ آئے گی اروکتا کی
ا بھائی ا بھائی ہمیں وہی چیزیں
تو وہ بھی ہم کو تو ملاوٹ سے دور رہنا چاہیے نا
ہاں بھائی اور ہمیں وہی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو ہم گھر پہ ہوگئے مطلب جیسے کہ فرٹیلائزرس ہوتے ہیں نا گھر پہ بن تو جیس وہی ہمیں یوز کرنے زیادہ کیونکہ وہ زمین کو زیادہ طاقت دیتے ہیں مضبوط رکھ اور فصل ہاں اور فصل زیاد زیادہ گرو ہوتا ہے اا اچھا بنتا ہے اسی طرح اور ایک آلودگی ہے اسی پاپولیشن کی وجہ سے نوائز پلیوشن
دیکو بائی جان میں تو ایک چیز کہہ رہا ہوں د کسی چیز کو اگر د کھانے سے ہمارا شریر مست رہتا ہے تو دیسی کھائیے اور سب سے زیادہ ہم کو تم کو سب کو ہی آس پاس اپنی جتنی بچے ہیں لیڈیز ہیں مطلب یہ بھی بیگم ہے سوہر ہے سب کو یہی صلاح دینی چاہیے کہ یہ سب زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں وچاروپن کریں وہ پلاسٹک کا یوز نہ کریں اور جتنا آپ پہلے ہم کو اپنانا پڑے گا اپنے چرتر میں جب ہم دوسرے سے بول سکتے ہیں ج طنا جو ماحول ہے نا تو یہ ماحولت ایسی بنانی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیڑ ہو سکے جس سے کیا ہے کہ ہمارا تمہارا جو پردوشن ہم تم پر اٹیک نہیں کرے اور زیادہ پردوشن کو بڑاوا نہ دیں ہے نا بھائی جان چلو ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا نا چلو کل بات کرتے ہیںا تھینک یو اللہ حافظ
ا پائ آ نصب کرمت